ج
السلام علیکم ویک ام السل ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
کا گگر میں سب ٹھیک ہے
شکرہ
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
ہ آج آج تم آج تم کچھ اداس لگ رہی ہو سب کہہ رہے تھے نا
جی
آج تم کچھ اداس لگ رہی ہو سب خریت ہے نا
ہاں سب ٹھیک کہ لیکن آج دل کچھ بہت جال کبھی کبھی انسان کے دل میں ایسے درد ہوتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتا
بالکل صحیح کہا تم نے درد صرف جسم کا نہیں ہوتا دل کا درد اکثر زیادہ تکلیف دیتا ہے جسمانی زخم کو وقت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں لیکن دل کے زخم کبھی کبھی سارے زندگی ساتھ رہتے ہیں
میں بھی یہی سوچ رہی تھی درد انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے شاید دنیا میں سے کوئی بھی ایسا شخص نے جو کبھی درد سے نہ گزرا ہو
بالکل بچپن سے لے کر دوہر تک ہر انسان کسی نہ کسی جسم کے درد کا سامنا قسم کا درد کا سامنا کرتا ہے کبھی غریبی کا درد کبھی تنہائی کا کبھی نکانی کاامی کا اور کبھی اپنوں کی جدائی کا
مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل درد اپنوں سے ملتا ہے جب کوئی اجنبی دکھ دیتا ہے تو انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا لیکن جب اپنا ہی دل دکھائے تو بہت تکلیف ہوتا
یہ بات سچ ہے اجانی اجنبی کے اجنبی قید دیے ہوئے زخم اتنے گہرے نہیں ہوتے جتنے اپنوں کے دیے ہوئے زخم اپنے جب دوسروں ا بھروسہ اپنے جب بھروسہ ا توڑ دیتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے
ہاں اور پھر انسان ہر کسی پر بھروسے کرنے سے ڈرنے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید ہر شخص اسے دکھ ہی دے گا
لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ لوگ درد دیتے ہیں اور کچھ لوگ درد بانڑ کم کر کم کر دیتے ہیں
بالکل ایسے لوگ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں جو دوسروں کے دکھ کو سمجھتے ہیں اور ان کا سہارا بناتے بن
ہ تمہارے خیال میں درد کا سب سے ب بڑا سبب کیا ہے
میرے خیال میں میرے خیال میں امیدیں جب ہم کسی سے بہت زیادہ امید لگا لیتے ہیں اور وہ امید پوری نہیں ہوتی تو درد پیدا ہوتا ہے
بالکل خوب انسان جتنی زیادہ امیدیں رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ دکھ اٹھاتا ہے لیکن امید کے بغیر زندگی بھی نہیں چلتی
ہاں امید ضروری ہے لیکن ہر امید کو اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑنا چاہیے جب ہم ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو تو درد کم محسوس ہوتا ہے
دل کو سکون دیتی ہے ویسے درد انسان کو بہت کچھ سکھاتا بھی ہے
بالکل درد انسان کو مضبوط بناتا ہے جو لوگ م مشکل حالات سے گزرتے ہیں وہ زندگی کے ب زیادہ گہر ہے اس
میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت درد دیتے ہیں وہ دوسروں کے لیے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں
ہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے جس نے خود کبھی درد محسوس نہ کیا ہو اسے دوسروں کے آنسوں کی قدر نہیں ہوتی
سچ کہا کبھی کبھی انسان مسکراتا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں طوفان چل رہا ہوتا ہے
اسی لے ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیئے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والا کس درد سے گزر رہا ہے
بالکل ایک اچھا لفظ بھی کسی اداس انسان کے لئے دوا بن سکتا ہے
تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بہت دارد میں ہو لیکن پھر بھی صبر کرے
ہاں میں نے اپنی دادی کو دیکھا تھا انہوں نے بہت مشکلیں دیکھی بہت لوگوں کو کھویا لیکن کبھی اللہ کی شکوا نہیں کی
یہی اصلی ہمت ہے درد کے وقت صبر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں
صبر کرنے والے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں قرآن میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے بہت بشارتیں ہے
جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو درد کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے
بالکل دعا بھی درد کا ایک بہت بڑا علاج ہے ہاں جب ان
ہاں جب انسان اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے
کبھی کبھی ہم لوگوں سے اپنا درد چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے
اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو دلوں کے حال کو سب سے بہتر جانتی ہے جانتا ہے
اور قسم کا درد بھی ہوتا ہے
کون سا
پچھتاوے کا درد جب انسان کوئی غلطی کر لیتا ہے اور بعد میں اسے احساس ہوتا ہے تو اس کا درد بہت گہرا ہوتا ہے
ہاں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ساری زندگی افسوس کرتا رہتا ہے
لیکن اگر انسان توبہ کر لے اور اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے
یہ اللہ کی رحمت ہے ورنہ انسان اپنے بوجھ تال دے دب جائے
مجھے لگتا ہے درد انسان کو اس کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے
کیسے
جب انسان خوش ہوتا ہے تو کبھی کبھی گرور میں آ جاتا ہے لیکن جب درد آتا ہے تو تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اللہ کے محتاج ہے
بہت گہری بات کہی تم نے درد انسان کے اندر انکصاری پیدا کرتا ہے
اور دوسروں کے لیے رحم بھی
بالکل اگر دنیا میں درد نہ ہوتا تو شاید ہمدردی بھی نہ ہوتی
یہ بات صحیح ہے درد ہی انسان کو انسان سے جوڑتا ہے
تمہارے خیال میں تنہائی کا درد کیسا ہوتا ہے
بہت مشکل جب انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن بات کرنے والا کوئی نہ ہو تو دل ٹوٹ جاتا ہے
میں نے بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں جو بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا ہوتے ہیں
ہاں وہ واہ کیا بات کہی تم نے
ہاں جی ہاں جی
کیونکہ تنہائی صرف اکیلے رہنے کا نام نہیں تنہائی دل کی خالی پن کا نام بھی ہے
ہاں وہاہ کیا بات کہی تم نے
اور پھر کچھ لوگ اپنے درد کو چھپانے کے لیے ہنسنا سیکھ لیتے ہیں
ہاں دنیا کو لگتا ہے کہ کہ وہ بہت خوش ہیں لیکن اصل میں وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں
اسی لیے ہمیں کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے
صحیح کہا ہر شخص اپنی ایک جگہ لڑ رہا ہوتا ہے
اور ہر جنگ نظر بھی نہیں آتی
تم نے کبھی سوچا سوچا ہے کہ درد کے بغیر زندگی کیسی ہوتی
شاید بہت آسان ہوتی ہے لیکن شاید اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوتی
یہ کیسے
کیونکہ درد ہمیں خوشی کی قدر سکھاتا ہے اگر کبھی دکھ نہ ملے تو خوشی کی اہمیت بھی سمجھ نہیں آتی
بالکل اندھیری ہی روشنی کی قیمت بتاتا ہے
اور درد ہی سکون کی قیمت سمجھاتا ہے
خوب
مجھے لگتا ہے کہ درد سے بھاگنا نہیں چاہیے اس کا سامنا کرنا چاہیے
کہ جتنا تم درد سے باگ جتنا ہم درد سے باگتے ہیں اتنا ہی وہ ہمارے پیچھے کرتا ہے
ہاں اور جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو اس کی شدت کم ہو جاتی ہے
یہ بات زندگی کہ ہر مشکل مرحلے پروگ لاگو ہوتی ہے
بالکل
ایک اور درد ہوتا ہے غریبی کا درد
ہاں ہاں غریبی صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی کبھی کبھی موقعوں کی کمی بھی ہوتی ہے
جب کسی بچے کے سپنے صرف اس لیئے ٹوٹ جائے کہ اس کے پاس وسیل نہیں تو یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے
اسی لیے ہمیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے
تاکہ ان کا کچھ درد کم ہو سکے
جی ہاں
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سی کچھ سوچنے پر مجبور کر
مجھے بھی درد ایس سا موضوع ہے جو جتنا سمجھو اتنا گہرا لگتا ہے
لیکن ایک بات یقینی ہے
کون سی
ہر درد ہمیشہ نہیں رہتا وقت کے ساتھ زخم بھر جاتا ہے اور اللہ بہترا راستے کھول دیتا ہے
بالکل اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو صبح ضرور آتی ہے
جی کبھی کبھی درد بنتے سے واقعی کم ہو جاتا ہے
جی
کبھی کبھی درد بننے سے واقعی کم ہوجاتا ہے
ہ بالکل اسی لیے اچھے دوست زندگی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے
مرم ہے جو کہ دلہن کو ہلکا کر دیتی ہے
اللہ ہر اداس دل کو سکون اور ہر ہم درد مند انسان کو راحت عطا
آج کی گفت گویاں ختم کرتے ہیں
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ